السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان ٹھیک گو شکر الحمد للہ آپ ٹھیک ہو بس دعا کیا کر رہے ہو گمی سب ٹھیک
شکر شکر الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
بس بڑھیا موسم کیس ہے
موسم فی الحال تو دو تین چار دن سے بارش ہو رہی ہے آپ کے وہاں کیسا ہے
یہاں پر بھی بات چ بارشیں ہو رہی ہیں کئی جگہوں سے سہلاب آ رہا ہے وہی خراب ہی ہے خدا موسم بھائی جان آپ آج کل دیکھ رہے ہو گے پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہاں پر دہلی میں جنتر منتر کا وہ پروٹیسٹ نیٹ کا
میں نے بھی دیکا تھا مطلب دو تین دن سے پانچ چھ دن سے ہم د وہاں پہ بہت ہی خطرناک پروٹسٹ سے چل رہا ہے
بالکل بائی جان کیونکہ نیٹ نیٹ کا پیپر لیک ہوا یہ ہونا بھی چاہیے بھائی جان بہت ہی غلط ہو ہوا اسٹوڈنٹس کے ساتھ
جی جی آپ نے صحیح کہا مطلب جو بھی وہاں پہ ہو رہا ہے وہ خالی مطلب وہ پورے پورے دنیا کے لیے ہو رہا ہے
ب ن آج کل دہلی میں جانتر منتر کا جو احتجاج چل رہا ہے جو ملک بھر میں گفتگو کا مرکز بن بنا ہوا ہے اس احتجاج میں ہزاروں نوجوان طلبا اور دوسرے افراد حصہ لے رہے ہیں جی بالکل بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ امتحانی نظام میں پیدا پیدا ہونے والے مسائل اور پیپر لیک کا الزام کی مناسب تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی کی جانی چاہیے
بالکل جیسا آپ نے کہا کہ مطلب وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہا ہے یہ تو مطلب پوری پورے اسٹوڈنٹس
اسٹوڈنٹ کے لیے پوری دیش اور دنیا کے لیے یہ ایک مطلب پروٹیسٹ تو وہاں پہ ہو رہا ہے لوگ اٹھا رہے ہیں مطلب آواز اٹھا رہے ہیں سوشل اینڈ پولٹیکل ایشوز کے لیے
مطلب اپنے اپنے اپنے رائٹس کے لیے وہاں پہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں فارمرز مطلب یہاں سے آ رہے ہیں فارمر فارمرز آئے ہیں وہاں پہ مطلب وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ بھی مطلب ایک اپنے بچوں کے لیے ہی پورے دیش پورے دیش کے چلیے
جنتر منتر دہلی کی وہ جگہ ہیں جہاں عام طور پر جمہوری طریقے سے احتجاج اور عوامی آواز بلند کی جاتی ہیں اس لیے مختلف تنظیمین اور شہری اپنے مختلف حکومات تک پہنچنے کے لیے اس مقام کا انتخاب کرتے ہیں ہوں اس مرتبہ احتجاج میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہی کہ ہمیں انصاف چاہیے کیونکہ بھائی جاناں آپ دیکھ رہے ہو کہ بہت سارے بچوں نے خودکشی بھی کی ہے
جی بالکل آپ نے اس کا پورا افیکٹ پڑایا ہمارے بچوں پہ مطلب جو لوگ محنت کرتے ہیں پورے سال کے لیے محنت کرتے ہیں مطلب کسان لوگ کسانوں کے بچے امیروں کے بچے گھوس الگ الگ طریقے سے بےچارے محنت کرتے ہیں تو اوپر سے کیا ہے جب پیپر ہی لیک ہوتا ہے تو پھر مطلب ان کے اندر ایک وہ ڈیموٹیویٹ ہوتے ہیں
بچان کچھ لوگ اپ نے آپ نے دیکھا ہوا کچھ لوگ جیادے ہوگئے یہ ویکیشن پہ گئے ہوئے تھے لیکن جب چار پانچ دن بعد ان کے گھر سے یا کہیں سے فون آیا کہ واپس آؤ آپ کا واپس پیپر ہو رہا ہے لیکن بھائی ہم انہوں نے وہیں سے خودکشی کی
جی جی بالکل مطلب یہ ایک پورا ایڈورسپیکٹ پڑتا ہے اپنی لائف پ ان سے نا اس سے تو بہت ہی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اسٹوڈینٹ بہت سے اسٹوڈنٹس نے خودکشی بھی کی ہے جب مطلب انسان پورے سال محنت کرتا ہے پھر کوئی آتا ہے تو چوری سے لے کے پیپر
وہ نہہ باجان احتجاج کے دوران پولیس والوں نے بھی بہت بدتمیزی کی ہے لاٹھی چارج ہوا ہے ان ان پہ بچ چپے آپ نے دیکھا ہی ہوگا
یہ تو ہمارا حقی تھا مطلب وہ جو جنتر منتر وہ مطلب مہاراجا مہاراجا جے سنگھ نے بنایا ہے شاید مہاراجا جے سنگھ نہیں وہاں پہ تو وہاں پہ اسی کی آواز اٹھتی ہے مطلب وہاں پہ رائٹرس کی آواز اٹھتی ہے اسٹوڈنٹ وہاں پہ گئے اپنے رائٹس مانگنے کے لیے اپنے حق مانگنے کے لیے پولیس کو مطلب لاٹھی چارج نہیں کرنا چاہیے
بالکل صحیح کہا باجان باج کچھ لوگ ایسے تھے کہ بیہوش تھے لوگ اور پلیس والوں نے ان کو بھی ایسے مارا بےرحمی سے مارا کچھ لوگ تو وہیں پر مر بھی گئے
جنتر منتر پلیس ہی ایسی ہے مطلب پیس فل پروٹیسٹ وہاں پہ ہوتا ہے تو لوگ بچے گئے تھے وہاں پہ پیس فلی پروٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو نہیں کرنا تھا تھا مطلب لاٹھی چارج ایٹسیٹر وٹا تو وہاں پہ بہت ساروں نے بہت سارے زخمی بھی ہو گئے چھوٹی چھوٹی بچیاں لڑکیاں وڑکیاں بھائی ہمارے بہت سارے زخمی ہو گئے ایسا نہیں کرنا چاہے تھا مطلب
بالکل صحیح کہا اس احتجاج کو مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کی حمایت اور تاکید دونوں حاصل ہوئی ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ امتحانی نظام میں اصلاحیت کے لیے قدم اٹھایا جا رہا ہے جبکہ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کو بنیادی مطالبات قبول نہیں ہوتی ان کا احتجاج جاری رہے گا
جی جی جی بالکل جیسا ہم بولیں گے مطلب ہماری انڈیا جو ہے ڈیموکریٹک کنٹری اگر ہم ڈیموکریٹک کی بات کریں گے تو پھر اسٹوڈنٹس کا حق بنتا ہے مطلب بات کرنا وہاں پہ آواز اٹھانا وہاں پہ آواز کرنا مطلب جنتر منتر کے سامنے اپنے مطلب اپنے حق کے لیے
بالکل صحیح کہا بائی جان بھیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سیلیبریٹی بھی وہاں پر آئے اور کچھ سیلیبریٹی بھی وہ گئے بھی نہیں وہاں کیا ہے کیا جو یہ سلیبریٹی ہے آج کل جو سیبریٹی ہے ان کو بھی انٹیو ان اسٹوڈنٹ نے ہی اٹھایا ہے نیچے سے ابرتا ت اگر یہ اسٹوڈنٹ ہی نئی ان کو دیکھتے تو یہ بھی نہیںئی کچھ ہوتے آج
اسٹوڈنٹس بچارے تو آپنا جسٹس مانگتے ہیں ان کا حق ہے اپنا اپنے یہ مانگ جسٹس مانگنا ان کا حق ہے اپنی رائٹس اپنی رائٹس مانگنا اپنی رائٹس کا اپنی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا
بالکل صحیح کہا بھائی جان
اب لوگ وہ ڈیمانڈ مانگتے ہیں مطلب وہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ مانگتے ہیں مطلب بولتے ہیں کہ کوئی ایکشن لو ایسے گورنمنٹ تو چوپ کر کے بیٹھے ہے انہوں نے مطلب وہاں پہ لاٹھی چارج ایسٹرا ٹر کیا ہے اس سے تو دن ب دن حالت خراب ہی جائیں گے
بالکل صحیح کہا جنتر منتر کی احتجاج صرف ایک جگہ پر جمع ہونے کا نام نہیں ہوتا بلکہ یہ عوام کی آواز کو حکومت تک پہنچانا کا ذریعہ ہوتا ہے جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے مسئل لے کو صحیح توجہ نہیں مل رہا تو وہ جمہوری طریقے سے احتجاج کرتے ہیں آج جو احتجاج چل رہا ہے اس میں بہت سے نوجوان طلبہ اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہی کہ ہمیں خالی انصاف چاہیے کچھ بچے کچھ بچوں کے پیرنٹس ہیں کہ وہ مر گئے لیکن پیرنٹس چل رہے ہیں کیونکہ ان کے کہ بچے بے چارے مر گئے ان کو بھی انصاف چاہیے
جی جی بالکل
بادشان اب کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اس کو نکاح جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو ماننا چاہیے کیونکہ بھائی بہت ناانصافی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ
بالکل بالکل جیسا ہم نے ابھی بھی بولا ہے مطلب ایک انسان مطلب ہاں اگر ہم جب اولٹی نہیں ہوگی تو مطلب یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کوئی امیر باپ کا بیٹا ہے تو وہ پیسہ دے کے مطلب کسی کا بھی پوسٹ چھین سکتا ہے یہاں پہ اگر ا ایکویلٹی ہم ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں یہاں پہ اکویلٹی ہونی چاہیے کہ کسان کا بیٹا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے اور ایک امیر کا ایک ایک منسٹر کا بیٹا بھی مطلب وہ بھی کسان کا بیٹا بھی اپنی طریقے سے محنت کرتا ہے منسٹر کا بیٹا بھی
ابھی
پھر بھی جب یہ لوگ ایسا ہی کریں گے مطلب چوری پیپرز لیک کریں گے تو انسان کا خون کھولتا ہے یہ تو سراسر کی نا انصافی ہے
ج لیکن ہم کل آج کل دیکھتے ہیں نیوز میں کوئی گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے اس کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں آ رہا اگر ہم دیکھ دیکھیں گے ہمارا جو سون سونم سر ہے وہ لگ بھگ بیس بائیس دن سے بھوک ہڑتال پر ہیں کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اگر وہ مر جائے تو کیا ہوگا کچھ کوئی ایکشن ابھی لیا نہیں گیا جب جب کہ آپ نے پرسوں دیکھا ہی ہوگا سون سر کو کیسے اٹھایا گیا پولیس والوں نے کیسے اٹھایا اس کو پورا برمی سے اٹھایا گیا ان کو دس بیس آدمی ایسے آئے کہ پت بھی نہیں چلا کیسے لے جایا گیا ان کو
اسی بات پہ وہاں پہ تو پروٹسی چل رہے ہیں مطلب لوگ پیسفلی پروٹیسٹ اس لیے کر رہے ہیں ان کو نہیں نکالنا ہے ادھر سے ادھر سے پورا دارنا دینا ہے جب تک کہ گورنمنٹ اس پہ کوئی اسٹیپ نہ لے
بالکل صحیح کہا بائی جں لوگ کیا تھے کہ پچھلے جب وہ بیس تاریخ کو ہو وات تھا ہو پ پروسٹ اصل م میں لوگ بہت پیسفلی سے کر رہے تھے وہ پرو پروٹیسٹ لیکن پولیس سوال نے کیا کیا بہت بحرمی سے مارا ان کو لیکن کل سے اب لوگ بھی پولیس والوں کو بہت مار رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کی گاڑیاں چھین رہے جو ان کے وہ شیلڈ تھے پولیس والوں کی شیلڈ ان سے چھینے گئے آپ دیکھ رہے ہو گے وہ ڈال رہے تھے پولیس والے جو ان کی آنکھ کو خراب کر رہے تھے اور ایسے ایسے بچے تھے وہاں پر کہ وہ وہ وہ واپس پھینک رہے تھے ان پر پولیس والوں پر
ہاں دیکھو اگر انسان وہاں پہ وہ جگہ ہی ہے پیس
پیس پیس فلی پروٹسٹ کے لیے تو لوگ ٹھیک کر رہے تھے پیس فل پروٹسٹ
جبک پولس نے وہاں سے لاٹھی چارج اسٹارٹ کیا تو لوگ مت بیٹھیں گے چپی کر کے بچوں کو کا بھی خون
لڑکیوں کو بچار لڑکیوں کو ایسے ہی پولیس وہاں پر لڑکیاں نہیں پولیس کی لڑکیاں جو ہیں وہ نہیں کر رہی ہیں لڑکیوں سے لڑکی کیوں کا ہاتھ ملا رہے ہیں وہ لڑکے ان کو مار رہے ہیں لڑکیوں کو
جی بالکل بالکل ہمیں بھی ہم ایٹ لیسٹ کم سے کم مطلب لاسٹ میں ہم یہی بولیں گے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ مطلب ایک اچھا سٹپ لے آگے سجاک مطلب ایسے ایگزامز میں ایسا نہ ہو مطلب پیپرز لیک ایٹسٹرا وٹٹرا یہ سب کچھ نہ ہو
بالکل صح کہا بھائی جان چلو بھائی جان آپ کے ساتھ بات کرنے میں بہت اچھا لگا ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اللہ حافظ
چلو چلو شکریہ اللہ حافظ